ہیلو
ہیلو
آپ کو پتا ہے دیکھو جب ہم قربانی کرتے ہیں نا ہم کرتے ہیں کام ایک ہم مطلب گھر کا سارا کام ختم کر کے قربانی کر کے سب کچھ دھو پ اندر لا کے مطلب فری رہتے ہیں نا ہاں اور اس کے بعد جاتے ہیں بانھ اپ
ہ ہاں یہاں سے قربانی کرتے یہاں سے کرلتے ہے گاند وہیں رہتی ہے
یہ رکھتے ہیں ایسے ہی مطلب سب کچھ رہلا کے بان ہاں
ہ اللہ کی قسم پہلے جب ہم صاحبت جاتے تھے نا ا قربانی پہ پھر یہ جاتے تھے سارے قربانی دینے تو ماما اور میری چاچی وہاں گان صاف کرتی تھی اور وہ بولاب میںت ہوگا انہوں نے
ہو آپ لوگ
ذرا اب باتیں بول پرسوں ان کو قربانی تھی تو اب وہ آئی پوی ادھر اس نے بولا چا چوک نانی کو
ہ ہ
پھر اگر ہم کزنس آتے پھر کیا ہوتا ہے اگر بولتا آپ د نہیں بھی آتے بہنت دو آنا
ارے نہیں ہم ہمیں سب کو بولتے ہیں مطلب ہمیں نہیں کیا کرسو کرربانی لیکن ہمیں پوفی کوتھی وہ سب کو بولتی ہے مطلب سب کو جو بھی گھر میں ہے نا
نہیں جھوٹ نہیں بولوں گی بولتے تھے پہلے پھر لڑائی وڑائی ہوئی تو پھر نہیں بولتی تھے مگر پرسوں جب وہ آئے پھر اس کو کیا ہوا اگر میری کزن اور مجھے بول تو آپ دونوں بھی آنا
کب نہیں دیکھا ہے نا اس لیے مطلب جب سے شادی ہو تب سے میں نے بڑوں کو نہیں دیکا
اب وجہ آتی جاتی نہیں ہے تو السلام علیکم محترم بارماہ ہم ہوتے تھے ساری قربانی پہ وہیں پھر ہم آدے کھانا بھی ادری کھاتے تھے آھے گھر میں کھاتے تھے
مش تو وہی نا جب سے میری شادی ہوئی میں نے دیکھا ہی نہیں ہے نا آپ لوگ ب اس لیے
ہ آپ کہاں پ آتے جا ہوں
ایک عید پہ آپ کو دیکھا
بھے
ہاں ہاں
بس س د
ایک ہییز میں آپ کو دیکھا تھا مجھے یاد ہے جباب اس کو ساتھ گئی
اچھا اچھا ٹھیک
ہ
ہاں ہاں آیا یار
ہی پھر تب سے وہ اس کو بولتی ہے تب سے وہ بولی وہہ پے ہے نا نہیںا
ہاں ہاں خوشبو
نہیں
ا
نہیں ن
اچھا ٹھیک ہاں اچھا ہے ذرا اب نہیں بولیں گے تو ہم مار جائیں گے
ارے نہیںمرتا کون ہے
ویسے آپ کو وہ پانچ کرنے تھے تھے نا
ہاں ہاں
کتنے ہوئے
مجھے لگتا یہ چوتھا ہے
اچھا ٹھیک ا کے بعد کیا کرنا ہے
اس کے بعد ایک ہے اس کے بعد اگر آپ کرو گی تو ٹھیک
ہاں توھر وہ کام کر کے کریں گے وہ پانچ
جی س
ہوں پری ہاں آ مجھے بر
اں م کو کوئی بات ہاں پھر گردن ٹوٹ
ہے نا نہیں اب میں یہ کروں گی ایئر بڈس کو مجھے حصہ بھی نہیں آتا ہے
کیوں ہاں ہاں اسی آواز آ صحیح بات آپ
ہوں ہ
آپ کو پتہ ہے میں تنگ آ گئی میں روز روز یہ واڈ روم جو ہے نا ٹھیک کرتی ہوں روز روز روز روز ہر روز اب میں تنگ آ گئی یہ ٹھیک کر کر کے اب میں سوچ رہی ہوں کہ میں کیا کروں
کیا کرتی ہو ٹھیک
ووٹ روپ نا
آ ٹھیک یہی پرابلم مجھے بھی ہے
اللہ کی قسم میں سوسائڈ کرنے والی ہوں میں جب بھی گھر جاتی ہوں نا جب نا مطلب اگر نظر دینے بھی جاؤ گی نا میں پہلے ا جاتی ہوں نا تو پتی نے ایسی حالت بنائی ہوتی ہے اپنے وارڈروم کی تو پہلے میں وہ ٹھیک کرتی ہوں یہاں بھی مجھے یہی پرابلم ہے مجھے سمجھ نہیں آتا یہ کرتے کیا ہے مطلب یہ جیسے جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں اس کے ساتھ
یہ ہوتا ہے مارک زیادہ کرتے ہیں خراب
یہ میری دادی کا ہے وہ تو مجھے لگتا ہے سب سے زیادہ وہی کرتی ہے اور وہاں دوسرے گھر میں نا و روم ہے ہی نہیں دوسرے گھر میں وار رووم ہے ہی نہیں وہاں اچھا ہے تب ان کو سمجھ آئے گا
اچھا ادھر نہیں ہے
ادھر کہاں بناائے ابھی
بس ٹھیک
ہاں ہاں اب تک نہیں بنایا بابا نے کہا ابھی نہیں
کوئی بات نہیں بان جائے گا
نہیں ان کو بھی سمجھ آئے گا ان کو بھی ورڈروب کی قدر آئے اور
پھر جب خود ہی کپڑے رکھنے ہوں گے نا
ہاں پھر دیکھیں گے کیا کریں گے میں ان کو یہاں ساتھ ساتھ ساتھ ساتھ ٹھیک کرتی ہوں پھر یہ خود دیکھیں گے وہاں کیا کریں گے اور تو اور سناؤ آپ کچھ
کچھ بھی نہیں ہے
آم تو ہے ہمارے گھر میں پتا ہے میرے پرسوں بولا نا پاپا کو کچھ لاؤ وہاں سے کھانے کے لیے اس نے ک اس کتنا لایا اللہ کی قسم اگر میں نے خود کے لیے نا کوئی بھی چیز لائی ہوگی نیچے کھانے کے لیے
یہ میں نے بلاو نا ب خالی آنکھ مانگتی ہے
ہونا چاہیے مجھے یہاں مطلب پھر کبھی بھی موڈ آ سکتا اس نے لائے چیری لائے وہ کیا بولتے ہیں ان کو ایپریکارڈ پیچ تربوزہ خربوزہ آم
ماما گئی تھی نہا کل اللہ کی قسم باہر اس میں لایا تھا چیری لائے تھے ایپریکٹ لائے تھے تربوتا لایا تھا نہ خربوس تو پھر بولا کھاؤ میرے آپ لو کے لیے آم لائے تھے میرے لیے وہ ایسے ہی ہے
آ میں نے تب سے کھا ہی نہیں ہے مجھے میں نے کہا نا بس ایسے ہی
بولنے بدے ل م مانگتا ہے
آکھ مانگتی ہے بس
کام ختم ہے
نہیں ابھی کچن کا کام ہی کر رہی ہوں کھانا بنایا اب سبزی بنا رہی ہوں اب یہ نانی آئی تھی اس کو بولا تھا آپ سبزی صاف کر کے دے دو
اچھا بنؤ گی
جی ہاں ا وہی بناؤں گی اور گوشت رکھا تھا پاپند ہی چلا گیا ہاں اور آپ
میں کر رہی ہوں
میں تو سوچ رہی تھی آج ہم کہیں گھومنے جائیں گے ہاں
کہاں
آج ہم جائیں گے کہیں میں کام ختم کر کے آپ کو فون کروں گی
میں نے بولا تھا ٹیوشن مجھے ہے نا آپ کو پتا ہے اوپر سے ایچ ایس ٹی ایم اے کا پڑھ رہی ہوں اور آ کا کوئی یہ بھی نہیں ہے بہانا بھی نہیں ہے
ارے چلو میں بودریے سے آؤں گی دیکھتے ہیں پھر وہاں سے کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے ملتا ٹیک ہاں چلو پھر ٹھیک ہے میں آؤں گی آپ کو وہیں سے چھوڑیں گے تو
ہاں ہاں اچھا ہے
مزہ آئے گا
ہوں
اور سناؤ
کیا بوولیا ہایا جئی ت اس نے
اچھا ہی نہیں پ اس کو صبح صبح لایا ا ماموں نے یہ ہم بول رہے تم نے مجھے تتا کیوں دیا اس کو شاید گرم ہے یہ اس کو صبح سویرے پت نہیں کیا لایا بازار کا جنک فوڈ پھر اس نے کچھ بھی لکھایا اب میں نے اس کو یہ دیا بوتل ہ اور
بس ان کو بولا تھا گھومنے کا تو اس کے بعد بھی انہوں نے بات ہی نہیں اٹھائی
مجھے تو بولا ایسے آئے تھے مجھے لگایا اچھا ہاں نہیں بولنا جب بولیں گے ادھر سے تو
آ میںب کرار تپسپسسر فون پ پوچھا تھا ڈاکٹر کا ج دانت کے ڈاکٹر کاا میں نے پھر بولا تو میں نے پھر بولا اس کو یاد رکھنا آپ کو میں نے پکنک کا بولا یہ مزہ اپ نے خود کے ساتھ کیا نا آپ کو مہنگا پڑے گا پھر بولا پہلے مجھے ڈاکٹر کا بولا میرے ب جا انشاء اللہ کے سارے دانت و نکال
ہ ہوں مجھے بولو یہ نہیں وہ تو جاتے ہیں پھر س رہے میں
آ کے لیے وہو جتے آ کرن کمار میں نے نانی کو پہلے بولا تھا پہلے میں نے اسی کو بولا تھا اس کے بولا میں نہیں آؤںی میں نے اس بو ماتا جی ہم اسسی کو لے جائیں گے اس سے بولا وہ بھی نہیں آئے گی م میں نے بولا ماتا ہاں تم رہنے دو
اس سے پہلے بات ایک بولو جب ان کو خود جانا ہوتا ہے نا
ت
تبگر رضی ہوتی جب کوئی اور بولتا ہے نا تب بولتے ہیں ہم نہیں آئیں گے
آپ سنو نا میری نانی کے نے کیا بولا میں نے سوچا ٹھیک ہے تو ماں تاری تو پی ہم ان کو لے جائیں گے آپ کو اور ان بہنوں دو کو اس بڑا وہ بھی نہیں آ گ ہاں سائڈ آ کو بہت ایسا اچھا نہیں لگا ا بیٹیا بیٹیا آپس میں کرتے ہو پھر وہ آپ کو پسند ہے اس نہیں جاؤ تو لے جاؤ پفی کو جب وہ مانے گی پھر سارے ایگری ہوئے ل میں نے بات نہیں اٹھائی
ہوں ہوں
ہ ٹھیک ہے میں آپ کو کر
ان کا مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے کچھ بھی
انن کا
ان کا
برا
ہ
چھوڑو ذرا ہمیں کیا
ہاں
میں ب چھوڑ ہ میں کیا
ہاںر آ
ہ میں آپ کو کروں گی بعد میں فون اللہ حافظ